جی لوگوں
السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو
ہلو
السلام وعلیکم بھائی جان کیسے ہو
وعلیکم السلام بھائی جان ہم بہت مکمبت ہیں
ہاں تو ہم آج ایک تعلیم سا پر ہب کریں گے ام فحہ ھیک چل رہی ہے آج کل اپنی پڑھائی زیادہ توجہ دے رہا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی زگی زندگی میں تعلیم سب سے بڑی دولت ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت اچھا خیال ہے آپ کا تعلیم اتنا بڑا موجوع ہے کہ جتنی بات کی جائے کم ہے
جی بھائی جان
اور بھائی بالکل سائ دولت کب ہو سکتی ہے لیکن علم ایسا کھجانا ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے جتنا بڑھتا ہے اتنی ہی انسان کی سوچ بھی بہتر ہوتی جاتی ہے
ہاں آائی جان میرے میرے رائے میں سب سے ضرورت چیز نیمت نیمت سے پڑھائی کرنا ہے اگر کوئی تلوار روز تھوڑا تھوڑا پڑے تو اسے امتحان کے وقت پریشانی نہیں ہوتی میں یہی کوشش کرتا ہوں ہر روز اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا آرام کرتا ہوں پھر اپنا کام پورا کرتا ہوں
جی بھائی جان یہ بہت اچھی عادت ہے آج کل بہت سے بچے موبائل اور کھیل میں اتنا وقت گزار دیتے ہیں کی پڑھائی پیچھے رہ جاتی ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل موبائل فائدے مند بھی ہیں اور نقصان وین اگر اس کا استعمال تعلیم کے لیے کیا جائے تو اس سے بہت خوش کچھ سیکھا جا سکتا ہے
جی بھائی جان صحیح کہا آپ نے ماشاء اللہ میں بھی کبھی کبھی انٹرنیٹ سے نئے سبق اور معلومات حاصل کرتا ہوں لیکن ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کتاب انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے
جی بھائی جان اس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب ہے ان کا اپنی زندگی دنیا سے واقف کراتی ہیں ان سے علمت بھی ملتا ہے اور سوچ بھی بہتر ہوتی ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان تمہیں لائبریری جانا پسند ہے بھائی جان
جی بھائی جان بہت زیادہ وہاں کا ماحول سکون والا ہوتا ہے ہر وقت کہ لوگ خاموشی سے پڑھتے ہیں اس لیے دل بھی پڑھائی میں لگ جاتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے اسکول کی لائبریری میں بھی بہت اچھی کتابیں ہیں میں نے وہاں سے کئی کتابیں پڑھی ہیں
جی بھائی جان بہت اچھی بات ہے جو جو تل جار سے کووں سے دوستی کر لیتا ہے اس کی زندگی میں علم کی کمی نہیں رہتی
ہاں بھائی جان تمہارے خیال میں امتحان کا کیا مقصد ہوتا ہے
امتحان کا مقصد صرف نمت دینا نہیں ہوتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طلبا نے کتنا سیکھا ہے اور وہ کن باتوں پر اور محنت کرنی چاہیے
ہاں بھائی جان بالکل کچنگ ہاں کچھ بچے امتحان کے نام سے ہی گھبرا جاتے ہیں
جی بھائی جان گھبرانا نہیں چاہیے اگر پورے سال محنت کی جائے تو امتحان بھی آسان لگنے لگتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل میرے والد ہمیشہ کہتے ہیں کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے
جی بھائی جانیار بالکل صحی بات ہے محنت کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا
ہاں بھائی جان تعلیم صرف اسکول تک ہی محدود نہیں ہے انسان پوری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے
جی جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے ہر دن ہمیں کوئی نئی بات سیکھ آتا ہے کبھی کتاب کبھی استاد اور کبھی تجربہ بھائی جان
ہاں بھائی جان تجربہ بھی بہت بڑا اس استاد ہوتا ہے
جی بالکل بالکل کئی بار انسان اپنی غلطوں سے بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے بھائی یار
ہاں بائی جان ہمیں اپنی غلطی نہ ماننے سے ڈرنا نہیں چاہیے جو آپ اپنی غلطی مان لیتے وہی آگے بڑھتا ہے آج کل ہر میدان میں مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت سر اور اچھا اخلاق بھی ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھے دوست بھی پڑھائی میں مدد کرتے ہیں
جی بالکل بالکل اگر درست محنتی ہو تو انسان بھی محنت کرنے لگتا ہے لیکن اگر سنگت اچھی نہ ہو تو پڑھائی پر برا اثر پڑتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان اس لیے ہمیشہ نیک اور محنتی لوگ کی صحبت میں رہنا چاہیے اچھی صحبت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے مجھے اپنے استاد کی ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ علم جتنا ب بانٹو اتنا بڑھتا ہے
جی بھائی جان کیا خوبصورت بات کہی ماشاء اللہ اگر ہم اپنی معلومات دوسروں تک پہنچائے تو سماج بھی ترقی کرے گا بھائی جان
ہاں بھائی جان یہی وجہ ہے کہ استاد کا درجہ بہت بلند مانا جاتا ہے استاد صرف کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ انسانیت کی پی پر سکھاتے ہیں عال کی ہماری گفتگ سے کچھ بہت کچھ سیکھا میں نے
جی جی ضرور اوامو اسی کے ساتھ ہم بالکل صحیح گا دولت کبھی بھی کم ہو سکتی ہے لیکن علم ایسا خجانہ ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے جتنا ایک بڑھتا ہے اتنی ہی انسان کی سوچ بھی بہتر ہوتی جاتی ہے
ہاں بھائی جان بالکل ایسا مطلب اگر ہماری سنگت اچھی ہوگی نا تو بھائی جان ہم اپنی پڑھائی کو بھی سب اپنی سکچم روپ سے کر سکتے ہیں
جی جی ضرور آپ اوپرے والے و سےے پڑھے بھائی جان میرے والد جی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اچھی تعلیم انسان کو عزت سمجھداری اور کامیابی دلاتی ہے اگر انسان محنت کرے تو وہ اپنے ہر مقصد کو حاصل کر سکتا کر سکتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل کیا اچھا فرمایا آپ نے جیسا مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہ کیفیت کوئی ج نئی بات نہیں ہے اکثر لوگ اور اسی طرح کی الجھنوں میں مکمبلا رہتے ہیں مگر میری نظر میں آپ کی اصل پریشانی امتحان نہیں بلکہ خود اعتمادی کام ہے شاید محنت تو پوری لگن سے کرتا ہے لیکن جب اپنی صحیتوں کا خیال رکھ آتا ہے تو دل مطمئن نہیں ہو پاتیاا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں دوسروں سے کمتر انسان جب خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے تو اس کی صلاحییتیں بھی دب کر رہ جاتی ہیں حالان کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو ال اللہ ت تاللہ نے کسی نہ کسی خاص ہوئی اور قابلیت کی سےے نوازا ہے بجب کی کچھ بار بار کوشش کرنے کے باوجود پیچھے رہ جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ خود اعتماد ہے جو لوگ اپنی قبیلی قابلیت پر یقین رکھتے ہیں وہ مشکلات گھبرات کے نہیں اگر انہیں ناکامی بھی ملتی ہے تو اسے اپنے یہ سبق سمجھتے ہیں نہ کہ اپنی زندگی کا آخری مقام یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق انسان کی سوچ سے بھی ہوتا ہے انسان جیسے سوچتا ہے پیسہ ہی بنتا چلا جاتا ہے اگر وہ ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میں نہیں کر سکتا تو یقین اس کے قدم کمزور پڑ جاتے ہیں لیکن اگر وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں پوری کوشش کروں گا اور انشاء اللہ کامیابی ہووں گا تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے آپ کی بات دل میں اتنی اچھی طرح سے جین میں بیٹھ چکی ہے آ کی جب میرے
جی جی بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں سے محبت کرنا اور سچائی پر چلنا بھی تعلیم کا اہمص ہمارے استاد بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ صرف امتحان میں اچھے نمبر لانا ہی کامیابی نہیں ہے بلکہ اچھا انسان بننا زیادہ ضروری ہے مجھے سائنس اور حساب پسند ہے ان میں نئی باتیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے تمہیں کیا پسند ہے مجھے اردو اور ہندی کا تاریخ پڑھنا اچھا لگتا ہے بھائی جان اس میں ہمیں اپنے ملک اپنی تہذیب اپنے بزرگوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بالکل تعلیم انسان کو صرف نوکری کے لیے تیار نہیں کرتی بلکہ اسے اچھا ناگرک بھی بناتی ہے آج کل بہت سے بچے پڑھائی کو بولھ سمجھتے ہیں میری رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اورگر بچے پڑھائی کا مقصب سمجھنا ہے تو انہیں تعلیم مشکل نہیں لگے گی فلم حاصل کرنا یہ خوب سورت سطار ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے آج کیتنی تو وہ یہیں خسمات کرتے ہیں اللہ حافظ بھائی جان
جی بھائی جان خدا آافظ